السلام علیکم
السلام ع یاف مریواز آ رہی-
جی -جی ابھی آ رہی ہے جیسے لیکن تھوڑا چور آ رہا ہے یہ کے لیے نہیں-
کہ جی- جی- جی ہم اس سے معذرت خواہ ہیں آپ کے آپ کو اگر شور آ رہا ہو-
جی- جی مجھے کوئی اس مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو- تھوڑا ہی کورکھور نہ کریں آپ-
جی اب ہو رہا ہے-
نہیں نہیں اب نہیں-
جی- جی- جی خیریت سے آپ خیریت سے
جی میں خیریت سے ہوں آپ بتائیے آپ خیریت سے ہیں-
جی الحمد للہ اللہ کے فضرد کرم سے خیریت صحیح ہے اپ سنا آپ کے گھر پہ سب- ٹھیک آپ کے وہ ان کیس ہیں-
جی میرے گھر پہ سب بڑے گی- چھ مزاج میں ہیں آپ بتائیے آپ- کیسے ہیں آپ کی گھر والی کیسے ہے-
جی الحمد للہ سب خیریت صحیح ہے بس میرے والد تھوڑے ناسااز طبیعت- کتاب ان کو بھی فرق ہو چکی ہے-
جی- جی ماشاء اللہ ہو جائے گی اچھے سے فرق ان کو بھی-
جی- جی اور سنایا کیسے گئے آپ کے جو آپ- کو جن مصروفیات میں آپ لگے ہوئے تھے-
جی ہمارے امتحانات تو ٹھیک ٹھاک ہی گئی ختم ہو- وہ بڑی بات ہے آپ بتائیے-
خیر
جی ہمارے امتحانات تو-
اب کی آواز کٹ رہی ہے-
جی یہ تو مسئلہ ہے-
بالکل صحیح آ رہی ہے-
جی- جی میں کہہ رہا تھا کہ امتحانات تو ہو گئی اب جیسے ہو گئے ویسے ہو گئے ہو گئے-
جی- جی -جی- جی الحمد للہ ہمارے امتحانات بھی مکمل ہو گئے اب بس دو امتحانات رہ- ہیں جو اگلے ہفتے مقرر کیا گیا ہے تو- وہ بھی پھر خیر سے ختم ہو ہی جائے گا-
جی ہمارا بھی ہے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ختم ہو ہی جائے وہ-
آج کل تو بس اسی جستجووم میں رہتے ہیں کہ کب ہمیں چھٹی ملتی کب ہم گھر پہ آرام کرتے- ت
جی جی لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ جائیں کچھ وجہوں سے-
کچھ وجوہات ضرور آ جاتی ہیں زندگانی میں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہئی ایسی چیزیں کرنے کے لئے جو وہ نہیں پہلے کرنا چاہتا
جی آب کہنے والے تھے نہیں کرنا چاہتا یہ تو پڑی غلط بات ہے
چیز دیکھیے خوشگواری چل رہی ہے آپ کیوں اس طرح کی بات کر کے اپنا موڈ ہی کررکرا کر رہے ہیں
جی نہیں ہم نہیں کریں گے آپ کوئی یہ نہیں رکھی یہ تو بس مذاق مستی چلتی ہے کبھی کبھی
جی جی ہما بات سے متفق ہے کہ آپ بہت ہی مست مذاقیہ انسان ہے مگر پھر بھی ایک خوشگوار موس ایک خوشگوار گفتگو میں اس طرح کی باتیں یب نہیں دیتی
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہم نہیں کریں گے تو آپ اور بتائیے بس ہمارا تھوڑا وہ ہم نے ایک بنایا تھا کچھ کیا کہتے ہیں ان کو کمپیوٹر کا ایک چیز بنایا تھا پھر بعد میں آج پتہ چل رہا ہے چل رہا ہے کہ وہاں پہ مسائل ہو گئے ہیں وہ لوگ تھوڑے بہت بے ایمان کہہ رہے ہیں نکلے ہیں جو ان لوگ لوگوں نے جن لوگوں کو انعام دیے ہیں اور اپنا چنا ہے وہاں پر پتا چل رہا ہے کہ وہ چیزیں کام ہی نہیں کر رہی تھی لیکن چنا گیا ہے پھر ان لوگوں کے جو ایک کیا کہتے ہیں گروپ ہے اس میں پھر ش اٹھ گیا تھا پھر ان لوگوں نے اس کو بند کر دیا
ہائے ہائے ہائے تو بڑی ہی غلط چیز ہوئی ہے
جی جی بے شک آپ
آپ تو بڑے ہی مروت توور کے انسان ہیں یہ سب تو نہیں ہونا چاہیے تھا مخلص بھی ہیں اپنے کام کے ساتھ
میرا کچھ خاص نہیں نقصان ہوا اب میرے خاص دوستوں کا ہو گیا کیونکہ ان نے کافی محنت کی تھی بنانے میں ان دو دنوں
ہائے
اور بتائیے آپ
زندگانی میں ایسی مشکلاتیں تو آتی ہے انسان اپنی جان لگا دیتا ہے چیزوں میں خیر اللہ نے ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے
چیز یہ بھی سیک جی یہ جو کچھ میرا جو یہ ہے کیا کہتے ہیں ان کو کٹک یہ کاف
جی جی کٹ کریں جی جی بھی
لگ رہا ہے مجھے
پانی میں آتی رہتی ہے بس انسان کو اسے بہت ہی مضبوطی سے سامنا کرنا ہوتا ہے اس چیز کا
جی جی بے شک بالکل
اور از طر آپ سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہوتا انسان کو اپنے آپ کو پہلے مطمئن کر دینا چاہے کہ چیزیں قبول کر کے پھر آگے بڑھ بڑھنا چاہیے
جی جی انسان کو اچھی شوق رکھنی چاہیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور شائستہ ی اور گالی وانہ سوچ رکھنی چاہیے
جی جی جی بالکل درست فرمایا ہے آپ نے
بے شک بے شک اور اس کے باوجود کچھ جو بھی آتے ہیں مسئلے وہ تو ہو ہی جائیں گے ٹھیک ہے
دیکھیے مسائل تو زندگی کا ایک حصہ ہے ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے بس انسان کو اسے اچھی طریقے سے سامنا کرنا پڑتا ہے ایک ہمت لانی پڑتی ہے
جی جی جی جو ہم نے پڑھائی کا سوچا ہے کہ ہم کل سے جس وقت کے ایک پائے بند میں کریں گے بے شک ہم کریں گے اس کو
ہمیں لگتا ہے اتوار تک ہم اپنا جو اس نئی جماعت کا کے سب جو نئی جماعت کا کے جو موضوع ہے ان پہ کام کرتے ہیں پھر ہم ا پھر اس کے بعد سے ہم کریں گے جو ہمارے حکومت کا اگزام ہے حکومت کے امتحانات ہے
جی جی جی ہم کریں گے بے شک
اور سنیں آپ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہیں آپ نے چائے وائے پی کھانا کھایا
تھوڑا دھا پائے دوپھر میں صحت کی وجہ سے چائےے تو کے لیے بھی آپ بتائیے اپ نے جٹ
جی ہم بھی خیریت سے ہیں بس آج کل مسائلوں میں ہی الجے رہتے ہیں بہت سی چیزوں کی تنگی ہو چکی ہے اب اب انسان کرے کیا ہمیں تو چھٹی بھی میسر نہیں ہوتی
جی جی بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہ اور بی جی ہمارے جو دوست ہے مہیر صاحب انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اب آپ سب دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے مجھے لگتا ہے میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ میسج کرو وہ دیک لو سب کیا کہیں گی
جی جی جی ان کو بولیے اگر آپ اس بات سے اقرار کرتے ہیں کہ آپ اگلے کے اگلے ہفتے تک چھٹی مقرر کریں گے تو ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی مسائل کرنے والے ہیں تو پہلے ہی بتا دیں تو پھر اس
جی میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ میسیج کر لو گروپ میں دیکھو سب کیا کہیں گے
جی جی جی سب کی رائے جاننا بھی ضروری ہے
جی بے شک میں بول دیتا ہوں
جی کیونکہ اگلے ہفتے تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ ادھر جایا جائے چھٹی کرنا تو واجب ہے
جی جی ان کے لیے تو کرنی پڑے گی جو ہمارا بلال سر کا امتحان ہے خاص طور پہ
جی جی جی جی جی بی الحال سر کافی اچھے استاد ہیں ہمارے کیا کہنا ہے آپ کا
جی بس تھوڑے سخت مزاج کے ہیں امتحانات کے بارے میں جیسا ہم نے سنا ہے تو تھوڑا خیال رکھنا پڑے گا
چنا اور جس طرح وہ ہم سے پیش آتے ہیں انہوں نے تو ہمیں پہلے امتحانات کے نبرات ہی نہیں دیے تھے تو وہ خیر سے بالکل بھی صحیح نہیں تھا
ہو گیا ہے کہ کچھ ان کا مسئلہ ہے تو وہی مسئلہ ہے اور کچھ نہیں
کیا کہااں مہیر صاحب نے
جی فی الحال کچھ نہیں کہا اب دیکھیں گے جب کہیں گے ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے
ہم تو اتنے مشغول ہو گئے اپنے زندگی کے مسائلوں سے کہ ہم تو ایک چین کی سانس نہیں لے پاتے
جی بالکل متفق کرتا ہوں میں آپ کی بات سے اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں اب کرتے رہیں گے کوشش
کرنی تو کوشش کرنی ہی ہے زندگی میں محنت کرتے جانا ہے شائستگی سے کام لینا ہے اپنے اظم کو عزم کو برقرار رکھنا ہے اور مشقتیں تو آتی رہیں گی زندگی میں
جی جی جی آپ کی بات بالکل درست ہے آپ بہت دانہ بات کر رہی ہیں اس پہ ہم سوچ اور سونچ کرنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے
جی جی جی بڑے ہی مخلص قسم کے انسان ہیں آپ کے آپ ہماری بات پہ ہمیں اتنی تعریفیں سنا رہے ہیں اتنی خوش آمد کر رہے ہیں آپ خیر سے شکریہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں
جی جی کوئی نہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے احسان نہیں ہے سچ ہے ہم بول دیتے ہیں
بہت خوشگوار گفتگو رہی ہماری ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں اپنے اپنے کاموں میں مائل ہو جانا چاہیے تو
جی ہمیں ہو جانا چاہیے یا یہ کر دیں گے
خیر سے جدھر تک ہمیں معلوم ہے یہ خود ہی کر دیتے ہیں مگر وقت آگے بڑھ چکا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے
جی شاید جو اگر کچھ وقت میں خاموشی کا یا کچھ اور مسئلہ ہو اس کو بچا کرنے کے لیے بچانے کے لیئے اور وقت دیتے ہیں تاکہ برابر دس منٹ ہو جائے
ہم تو اتنا مشغول ہے آپس کی گفتگو میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ کچھ لمحات گزر گئے خیر سے یہ تو یہی جستجو ہے زندگی کی یہی
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اب یہ چل جائے اس کی وجہ سے جو مسئلہ ہے جیو کی وجہ سے وہ نہ ہو
جی جی جی جی دیکھیے آپ کی اپنی خود کی غلطی ہے ہمیں ہمیں ہماری بات کو دل سے نہ لگائیے گا لیکن آپ کی خود کی غلطی ہے
جی وہ غلطی تو الگ غلطی ہے لیکن جو یہ جیو کا مسئلہ ہے اس میں میری غلط تھوڑی ہے جی دیکھیے دیکھ جی جی جی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دیں گے اچھے